لو السلام علیکم
ولیکم السلام کیسے ہیں آپ
ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ کیس ہو
ج ہم بھی سب خریت اور موسم کیس بارش وغیرہ ہو رہی ہے آپ کی سائڈ
اا بت سکون دت موسم ہے آج ہم چاہتے ہیں کہ آج تو ہارنسان موسم کا اچھا چلو تو فٹ اٹھا رہا ہے جی بر کے
جی جی اچھی بات ہے آپ لطف اٹھا رہے ہیں تو موسم کا ہماریے طرح اب بھی تھوڑا دھوپ کم ہے تھوڑا
نہیں ہمارا ادھر ہمارا ادھر بہت اچھا موسم ٹھنڈی ہوا چل رہی ہیں پانی کے اچروں کی باز آ رہی ہے ہ
آپ کا والا شائد اچھا ا ہے نا ہریالی والا سائڈ ہے تو یہ کئی بار اسے بیک گراؤنڈ میں میں اس کی آواز بھی آتی ہے برڈس کی نا چڑیوں کی ایسی
ہاں ہاں آتی ہے تو چڑیاں چن چن کر رہی ہیں ہ میرا آر پی میرے کو گور گور پہ دیکھ رہا ہو کہہ رہے کہ آج پورا دن فون پہ لگا ہوا ہے
جی جی کاٹا نہیں آپ کے ہار پینے آپ کو پھر
نہیں نہیں وہ آج میرے کو گور گور کے دیکھ رہا وہ کہہ رہا آج میرے سے کھیل نہیں رہا یا آج فون پہ ہی باتیں کر رہا
اب اس کو کیا پتا فون باتیں کیوں کری جا رہی ہیں کہ یہ ٹائم پورا کرنا ہے
ہاں وہ تو ہے
جی جی کوئی بات نہیں آپپ اپنے شام کو کھیلینا اپنے ہارپتی کےاتھ
ہوں وہ جدی ہے نا آپ کی طرح بہت
جی جی ابھی آپ اپنا کام کمپلیٹ کراتے ہیں اس کے بعد اپنے ہاتی کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں کیا خائی ت میں
مار بھی پڑ جاتی ہے میرے سے کبھی کبھی اس کو
س اچھا مارکیٹ جاتا ہے آپ کا ہھر پہ
ہاں لے جتا ہوں کبھی کبھی
اور کتے پیھے نہیں پڑتے پھر اس کے
ہ نہیں میں آنے نہیں دیتا کسی کو گراؤنڈ لے کے جاتا ہوں پھر میں ان کو ایک کونے پہ رکھ کے نا بھاگ جاتا ہوں خود تو پھر پیچھے سے جو جو تب بولتا ہے تو مگر مگر میں چھپ جاتا ہوں پھر دوڑتا ہے دووڑتا ہے پھر وسے تھک جاتا نا تو پھر وہ پریشان ہو تو پھر پھر چھوڑتا نہیں ہے میرے کو
بہت اچھا ہے آپ کا ہار پ تو
ہاں جب میں اس کو ڈیلی گراؤنڈ لے کے جاتا ہوں نا وہ بس اس کو پتہ ہے آج یہ مجھے چھوڑے گا تو مجھے پریشان کرے گا تو
آج تو آج تو سنڈے آ تو ہار بھی خوش ہو رہا میں گراؤنڈ جاں
آج آج آج س خوھ نہیں شام کو ڈر جاتا کو پتت ا ج باہر لے کے جائے گا تو مجھے پریشان کرے گا
جیک
وہ گھر ہی خوش رہتے ہیں اس کو پتا مجھے اکیلا چھوڑ کے بھاگ جائے گا
ہاں ڈرتا ہوگا نا ابھی آپ کا ہر بھیہ کوئی بات نہیں بڑا ہو جائے گا تو اچھا ہو جائے گا گپ کہ ہرتی پھر نام بڑا چن کے رکھا ہے آپ نمسک
بس ویسے ہی نا یہ
پی ہارپک تھوڑی ہارپک ہماری امی جان کو س سج نہیں آیا نہ ہم نے دوبارہ سجھایا ہے
ہر پی ہر اچھے آر پی بھائی
جییک جی ہمارے امی جان ہمارے سھ بیٹھ کے تھوڑا کام کرا رہی ہیں ہال ب بتا دیں ہم اپ نے امی جان کا ہم
بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ہ امی جین کا ہاتھ بیٹھانا چاہیے کام کرنا چاہیے م گ کام اس کے بنا کوئی گزارا نہیں ہے کسی بھی انسان کا
بالکل
کام تو کرنا ہی پڑے گا
بالکل
آج کل انسان سوشل میڈیا پر اتنے لگے پڑے ہیں نا تو کام کرنا چھوڑ گئے وہ آلس پان آ گیا ان میں
میں تو جیسے اپنا سارا کام سوشل میڈیا پر بھی ایکٹو رہتی ہوں گھر کا کام بھی سارا کرتی ہوں اور سارا کچھ کرتی ہوں ایم سو ایکٹے
صحیح ہے صحیح ہے صحیح آپ جیسے انسان ہو جائے نا دنیا میں تو
دنیا کا بھلا ہو جائے بالکل بالکل ہماری امی جان رہ ہمیں بلا لیتی ہیں فون کر کے آ جاؤ ہمارے گھر آ جاؤ جاؤ روز چکر لگواتا ہماری امی جان سے کمائی کرگے چلتاتا آ جس دن ہمئیں گے اسن پوچھیں گے فون کر کے آئی نہیں کیوں کیا ہوا ہمارے بنا ان سب کی روٹی ہزم نہیں ہوتی ہمارے امی جان کی ہمارے بھائی جانوں کی ان کا فون روز صبح آئے گا دس بجے میں سو کے اٹھوں گی ان کا فون آئے گا آئی نہیں دس بجے ہیں ابھی تو یا دوپہر میں آ جائی ہو
سر یہ سے آپ کو خیال رکھنا چاہیے اپنے امی جان کا
جی جی ہمارے مھ خوب خیال رکھتی ہیں ہمارا
تمہارا تو رکھتی ہیں تم رکھا کرو امی جان کا
جی جی ہمارے اانس فون پوچھتی ہیں آئی نہیں ہم نے کہاں اب آئیں گے اسپیشلی فون کہیں گے پانچ منٹ کے لیے آ آ جا ج کیا کڑے کھڑے آ آ جا یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ اگر میں نہیں آئی تو پہلے امی فون پہلے چھوٹا والا بھائی فون کرے گا اگر میں نہیں آئی تو پھر امی فون کریں گی اگر میں تب بھی نہیں آئی تو بڑے والا بھائی جان فون کریں گے
ہاں ہاں
پھر مجھے ہار آنا ہی پھر میرے شوہر کو فون کرتے ہیں چھوڑ جاؤ اسے پھر میرے شوہر چھوڑ جاتے ہیں مجھے وہ بہت سیھے ہیں وہ کہد کوئی بات نہیں چلی جاؤ
ہاں وہ تو ہے
جاتے ہیں کہتے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں چلی جا کہتی مجھے میرا کام کرنا ہے مجھے میری ویڈیوز بنانی ہے بٹ نہیں یہ ہوتا ہے کہ ہاں آ جائے یہاں آ کے ویڈیوز بنا لے اب میں اتنا سارا سامان یہاں پہ لے کے آتی ہوں پھر اپنا سب سیٹ اپ کرتی ہوں پھر میں ویڈیو بناتی ہوں کیا سامان رکھاتا ہے ن تو پرابلم نہیں ہوتی یہاں پ ایک دم رنگ لائٹ لاؤ لائٹس لاؤ اسٹینڈ لاؤ ٹرائی پوڈ لاؤ میک اپ کا سامان لاؤ ڈریس لاؤ
ہاں
اتنا بڑے تھالے سے ان بھر کے مجھے یہاں جانا پڑتا ہے اور تب آ کے میں یہاں پہ شوٹ کرتی ہوں تب تسلی ملتی ہے کہ ہاں اپ گھر لگ رہا ہے انیں ان کا جس دن میں نہیں آتیوں اس دن ان کا دن چڑتا ہی نہیں ہے
ہاں وہ تو بات اچھا
صبحبح ان کا فون آتا
ہ انی جان بھی کہتے ہوں گے نا کہ آئے گا کوئی گن ڈالے گا ہم صفائی کریں گے
نہیں ہمارے امیزان نہیں پہلے صفائی کر لیتی ہے
کتنا گڈ ڈالیں گے خود تو کتنی صفائی کریں گے وہ کہہ رہے ہیں چلو کوئی تو ہونا چاہیے نا گندگی کرنے والا ہوئے گا
نہیں نہیں ج نہیں ہم گند نہیں ڈالتے بلکہ ہم صفائی کرا دیتے ہیں ہماری امی ایں صفائی کر کے بلاتی ہیں کہ پھر گند دے کے نہا پھر گندم مسالے کی میں اور تو پہل سفرائی کر لیتے پھر بلاتی ہیں
اچھا اچھا
جی جی آپ کو ا تو شبیل نہیں لگی
اچھا بل نہیں باہر ہی نکلا کیا پتا کہاں لگے گا
اچھا میٹھا پانی نہیں لگا آپ کی طرف
نہیں لگا ہوگا پر میں ن پ نہیں ل س تو کیا پرتایر
چ
گھر بنا کے پی لوں گا
ہاں نہیں ہمارے ادھر تو بہت ہر گلی موڑ پہ ہر طرف بکتا ہے ہمارے گھر بھی لگ جاتا ہے گرمیوں میں بٹر رہائے ہر طرف بٹر رہاائے
ہ ہ اور لگے گا ہ نہیں میں من کرے تو گھر میں بنا کے پ جتا ہوں
اچھا گرودوارے جاتے ہو آپ
نہیں
تو چل نہیں جاتے اچھا اچھا اور بتائیں آپ اور گھر سب کھہ رہیے تھا آپ کے
خری ت خری ت
کیا آ کی پاس تھوڑی لو ہو گئی نا ا وہ ایکٹو بن نہیں لگ رہا ہے آج میں
نہیں نہیں ایسے بے فالتو باتیں کیا کروں کی بات توس
نہیں نہیں تھوڑا ایکٹو بندہ تھوڑا ایکٹو رہتا ہے نا کہ ہلو ہاں یہ آواز ہوتی یہ تو آات بہت
ہ ویسے میں تھوڑا نا نمرتا سے بولتا ہوں لگ کے میں بولتا ہوں نا
رام آرام سے بولنا کہتے ہیں آپ بہت آام آام سے ہمارے ایک ماموں کے بیٹے ب پتا تھا آام ایسے بولتے ہیں وہ اب ہیلو ہاں ایسے بولتے ہیں وہ بھی اور اتنی دیر میں پوری بات بول دوں گی میں ہ سجھ وہ بولیں گے ہیں کیا کہہ رہی تھی میں کہ کیا بھیا
ہاں ہاں
آپ کو تھوڑا اپنا بولنے کا اسپیڈ تھوڑا تیز کرنا چاہیے
نہیں اب کیا بولوں پہلے بہت
ایسے نہیں نا اب کیا بولو بولو اب کیا بولوں ےات آ آئیٹ میںیر تھوڑا تھوڑا اسپیڈ آپ اپنا تیز کریں بولنے کا بول کے دکھائیں آپ تھوڑا تیز سے میں آپ کو کلا دے دوں تیز کیسے بولا چاہ ہے
نہیں ہم تیز بولتے ہیں ایسے کون سی بات ہے
آپ لگ نا کہ انینرجی آ گئی یہ چیلنج چلز اسپٹیڈ
مٹ ب ن اور سا آپ کی امی جان کو اچھا نہیں لگے گا بولے گا کیا بول رہا ہے لڑکا
تھوڑا آپ کو ن تھوڑا ایکٹو ہونا چاہیے ر تھوڑا جلدی تھوڑا زور سے بولنا چ جیسے آپ بولتے ہیں مے مام بکل سیم ایس بولتے ہیں بالکل ایسے آرام آرام سے
وہ کیسے بولتے وہ وسے بول
کام کہنا ہوگا بولیں گے پریتی میں بولتی ہاں بھیا بولو ای کر دیں گی میں کہنی ہ سی میں بولتی ہوں میں خود کر دوں گی
ج کیا حال ہے تمہارا
نہیں ایسے نہیں بولتے وہ ہم سے بہت وہ ایسے بولتے بت رام رام سے بولتے ہیں پرریتی پانی لے آیا اں پرریتی
پت ایکدم ب د ہو نت چاہ بلا دیا چائے پلا د
اچھا نہیں مجھے لگا آپچ بھییںھولنے لگے تھے بیچ بیچ میں نا تھوڑا آپ کو ایکٹو ہونا چاہیے آپ تھوڑا تھوڑا زور سے تھوڑا ایکٹیو تھوڑا ایکٹیو بولے جی ار
نہیں ہاں ایک اچھا آج کا م کے سماارتائیں آپ مجھے
اس سمچ کچھ بھی نہیں بس ہم نےب آلو کے پروٹے کھائے ہے ایک بچا وہ را ہے ماس وہیاں گ بھی تھوڑی دیر میں
اچھا ہمیں کھلا دو گئی
تم میں نے دھا کھائے ہوا میں نے ایسی آ کا لینا کوئی بات آپ بتائیں اپنا ایڈریس
جیسے کہ جوٹیھی چیز نہیں کھاتے
چاہ تو جٹا بھی نہیں ہم جٹھا کے کون دیتے ہیں ہم
اچھا
کب ویسے ہمارے بائی تو ا جوٹایں گے تو کیا ہویا بھائی تواں کیا ہو گیا اس میں تو
نہیں نہیں ہم بھائی ہو ماں ہو باپ ہو کوئی بھی ہو بہن ہو کوئی بھی ہو میں کسی سٹھا نہیں کا
ہم تو کھا لیتے ہیں ہم تو کھا لیتے ہیں بھائی کا چھوٹا ہمارا بھائی بھی ہمارا چھوٹا کھا لیتا ہے ہم سب
ہم نہیں ویسے کسی ویسے کسی کا جوٹا نہیں کھانا چاہیے اس سے پتہ کیا ہوتا ہے ایک انسان کی بیماری دوسرے انسان کی وہ اندر جلک جاتی ہے جوٹے
ارے چ پو جا
ہاں
جی جی ہمار کھا لیتے ہیں ہم سب کھا لیتے ہیں
ہم نہیں کھاتے یہ ہم تو ایسے کسی کا جوٹ کھانا ہم اس کو بیڈ ہیبٹس مانگتے ہیں
نہیں نہیں جی ہم تو کھا لیتے ہیں پتہ نہیں
یہ ہاں ہم یہ تو ڈوگس کی ہیبٹس ہوتی ہے نا
نہیں نہیں بالکل بھی نہیں یہ ایک کہاوت ہے جھوٹا کھانے سے پیار بڑتا ہے تو ہم لوگ
وہ تو ڈوگیس بھی ایک دوسرے کا جوٹھا کاتے ہیں ان میں پیار تو بڑتا ت نہیں
ایسے تو گائے جوٹا نہیں کھات تسے تو سانڈو جی جی لگاتے دوبارہ کال آپ کو نا ٹائم پورا ہو گیا ہم ہمارا اوکے خدا حافظ